السلام علیکم صی
السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کے گھر میں امی ابو پھر بھائی جان سب کھیلے سے
جی جی ہمارے یہاں سب کہہ رہی ہے احمد الحمد للہ آپ بتائیں آپ کیا یہاں سب خیریت
جی ہمارے یہاں سب خیریت دیکھیے میں آج تو آپ ویسے کیا کرنے تھے ویزے آب
ہم بس یہ ابھی سوچ رہے تھے ہم دوپہر کا کھانے کی تیاری کریں
جی جی تو کھانے میں تو دیکھیے آپ کو پت ہی ہے کھانے میں آپ کہئی س چیزیں بنا سکتے ہو ہ
ا ویسے ہم نے آج لوبیا اور چاول بنائے ہیں بس اب ہم چاول بنانے جائیں گے ہم نے لوبیا بنایا تھا تو صبح ہی ہم نے پت ہی ہے تو گرمی اتنی زیادہ کہ بندہ سوچتا ہے کہ صبح کام نپٹا کے رکھنا ہم نے صبح ہی بنا کے رکھ دیا تھا لوبیا بس ابھی ہم جا کے چاول بنائیں گے
ہم بسچ بچڑی کھا کے بھی ہٹے ہیں بھچڑی کھائی تھی بھچڑی بھچڑی
اچھا بچھڑ
ہاں نے کھائی ہے بھی جڑی
نہیں نہیں ہم کم کھاتے ہیں
جی جی دیکھیے گا یہ بجلی دیکھیے ایک تو ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے مونگ کی دال لے لی اور مونگ کی دال دھلیئی دھلی ہوئی دال کو آپ نے لے لیا اور اس کو وہ چاول لے لیے آپ نے ایک سائڈ پر چاول اور انہیں اچھے سے دونوں چیزوں کو دھو لیا انہیں ملا لیا آپ نے ملا کے اس میں آپ نے نمک ڈال دییا ان د پانی ڈال گ جب دوں گل جائیں گے نا اور اگر اسس میں دیکھیے وہ رسیں والی بن رہی ہے لکوڈ ٹائپ تھوڑی سی رسیلی بالکل
جی
تریق ایسی تو وہ بھچڑی ہو جاتی ہے اور اگر وہ سوکھی بنتی ہے تو وہ کھچڑی ہو جاتی ہے
جی جی بہت صحیح فرمایا آپ نے
جی جی تو وہ بھچڑی کھائی تھی ہم نے ابھی مٹھے کے ساتھ مٹا لے لیا تھا ساتھ میں مٹھا
جی جی مٹھا تو چلو گرمی میں ویسے بھی کھانا چاہیے گرمی میں بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا
موم تو دیکن میں بتاؤں آپ کو گرمیوں میں کھانی چاہی لیکنبھی موس تو دیکھ بہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تو ابو بھی کہہ رہ تھے کہ مٹا کو بھیھی بہتٹھنڈے موسم سب میں تھوڑا اوائڈ کرو بچے تو میں نے کہا ہاں اوائڈ کریں گے تو باقی جو ہے نا موسم تھوڑا سا ابھی میں آپ بتاؤں گ کہ بادل بادل سے ہو رہے ہیں آپ کیری میں کیسا موسم ہو رہا ہے
نہیں ہمارے یہاں تو آج بہت دھوپ نکلی بھیئی ہے بلکہ ہم سوچ رہے تھے بارش ہو جائے تو ہم تھوڑے پکوڑی وغیرہ نکال لے لیکن ہے ہی نہیں دوپ ن کو تری زدا
جی جی تو مطلب کہاں سے نکالنے کا سوچا آپ نے پکوڑی کو مطلب
نہیں ہم سوچتے ہیں اگر دھوپ نکلتی تو ہم پکوڑی وغیرہ نکال رہ تھوڑی بنا لیتے کھا لیتے ہیں لیکن ہمب
ہ
ا اتنے زیادہ دھوپ ہے تو کیا ہی پکوڑی بنائے اسی لیچی پکوڑی بنا لیتے نا بالکل بھی نہیں
تھڑی مل جائے تو الحمد للہ بسم اللہ کر کے کچھ الگ ہی سواد مل جائے
بالکل بالکل آپ کو پت ہی ہے دیکھیے اب ایسا اب گرمی میں تو پہلی بار بنانے کا کون جائے آپ کو پتتا ہی ہے اگر ہم ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو چلو سوچ لیتے ہیں دو بار تو چلو بنا لیتے ہیں لیکن اب اتنی زیادہ گرمی ہے کہ گیس کے پس ا کوال ہی کھا ہو دیکھ کو اتنا زیادہ سیک لگتا ہے گیس بہت زیادہ بس من ہی نہیں کرتا کہ ہم کچھ بنا لیں
لیکن ہمیں د دھیان دینا چاہیے کہ دیکھیے پکوڑی کے سمے پر
صبائی لوبیا بنا لیا تھا تو اس کا ہم نے وہ بنا اب ہم بس چاول بنائیں گے لوبیا اس کا بنا لیا کی دھوپ پتاہ تھا دھوپ نکلتی ہے
ج
تو ا اس لیے ہم نے سوائی بنا کے ٹ ٹھڈے موسم میں ہی بنا کے رکھ دیا تھا بس ہم
ہیلو دیکو میں ایک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی بھی کھچڑی وچڑی بنا رہے ہو نا اگر جیسے کہ میں کہ رہا ہوں وہ تو چلو صحی ہے اور جسے آپ نےی فرمایا تھا کہ پکوڑی بنانے کی سوچ رہے ہیں پکوڑی نکال لیں گے موسم اچھا ہو گیا تو پکوڑی بناتے سے میں احتط پڑے گی آپ کو کہ ج جیسے کہ آپ پکوڑی آپ تل رہے ہیں نا
جی جی جی
تو تھوڑا دھیان دیں کیونکہ اس میں جو چھیٹ آ جاتی ہے نا وہ اسکن ہم ہماری
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اس کی چیٹ بہت بری ہو جاتی ہے
تو جو تیل جو ہوتا ہے نا وہ جتنا ول رہا ہوتا ہے وہ کھول رہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہ ہمارے لیے خطرناک رہ ہو سکتا ہے تھوڑا دھیان دینا چاہے چلتے کہ وہ فٹ چلتے ہیں سے تو بالکل لگا لیں
جی جی تو سیدھا اس پہ پھر کیا کرنا چاہیے پھر
بالکل فرمایاپ نے
اگر چھیٹ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے پھر
بالکل دیکھیے آپ کو کولگیٹ لگا لینا چاہیے اور کولگیٹ لگا لیں کیونکہ باقی تو دیکے ان دنوں آپ کو پتہ ہی کہ کولگیٹ لگا لوے تو تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا آرام ہو جائے گا اور ایک دو دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے جیسا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی کل میں دعوت پہ کیایا تھا
جی جی
تو وہاں پہ سب لوگ جو تھے گوشت کے سائڈ پہ زیادہ بھیڑ تھی تو میں نے سوچا کہ آج ہم میں تھوڑا ویج ٹرائی کرتا ہوں تو ویج میں نے وہاں پہ پنیر ٹکا کھیا تو پنیر ٹکی کا جو سواد تھا نا اسے کھانے یہ آج میں سم کچھ بتاؤں میرا میرا جو میرا فیوریٹ چیز وہ گوشت تھی یا پھر مٹن تھا میں نے وہ دونوں چیزیں چھوڑ دی کیونکہ ج پنیر ٹکے کا سواد ہے وہ الگ ہی سواد ہے اور اتنی میں تو کہتا ہوں گرمیوں کے موسم سمجھے سے چل رہا ہے تو اس اسٹیج میں تو جتنا ہو سکے آپ بیف جو ہوتے ہیں میٹ اور چکن یہ سب چیزیں انہیں اوائڈ کریں کیونکہ کہ یہ نا ہماری باڈی کو بہت گرم کر دیتے ہیں
جی جی یہ وہ صحیح فرما رہے ہیں آپ کیک نا گرمی دیکھیے اتنی زیادہ پہلے سے اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو پھر اگر ہم اور گرم چیزیں کھائیں گے تو ہماری ہیلتھ کو نقصان دے سکتی ہے بالکل صحیح فرماے ہیں آپ
بالکل دے سکتی ہے اور کیوں نہیں دے گی دیک گی اگر آپ کو وہ اگر زیادہ کھائیں گے اگر آپ لاپرواہی کے ساتھ لیں گے نا اگر تو وہ اوبویسلی آپ کو دانے دانے ہو جائیں گے آپ کو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بارش میں نہ ہو تو ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر وہ کئی نہانے کی بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی ڈاکٹر سے دوائیاں لینی پڑتی ہیں
بالکل وہ ٹھیک بھی جاتے ہیں لیکن بتاؤ اس میں ایک چیز نا اور کیا رہ جاتی ہے اس کے نشان رہ جاتے ہیں
ہاں وہ کوئی بھی زخم ہے وہ اپنا گھاؤ ہے اپ
جی اس کے نشان رہ جاتے ہیں وہ اتنے برے لگتے ہیں دیکھنے میں دیکھنے والے کو بھی اور جس کے ہوتے ہیں اس کو بھی وہ اچھا نہیں لگتاتے نشان دیکنے میں ن
بالکل چھپانے پڑتے ہیں ان سے پھر چھپانے پڑتے ہیں اچھا نہیں لگتا ہے آج کل تو آ نے دیکھا یہ کتنا لوگ اپنی ہیلتھ کو لے کے کانشیئس ہے اپنی فیس کو لے کے کانشیئس ہے تو اس چیز سے وہ تھوڑا ڈیموٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں سے
بالکل بالکل آپ نے دیکھا بہت زیادہ وہ اچھا بھی لگتا پھر گرمی میں نا گرم چیزیں نا تھوڑا کم ہی کر دینی چاہیے سردیوں میں پھر بھی دیکھو فائدہ کر یہ سردیوں میں جتنا گوشت کھیں گے آپ آپ کے لیے اچھا ہے ہیلتھ کے لیے پر گرمیوں کو گوشت تھوڑا کم کر دینا چاہیے کھانا
بالکل کم کرتےنا چاہیے لیکن میں دیکھ بتاؤوں میں اگر جیسے کل ج دعو پہ گیا تو میں نے ایک چیز اور نوٹس کری تھی وہاں پہ جو ایک تو الحمد للہ ایک چھوٹا تھا پانچ سات سال کا بچہ تھا وہ کھانا نہیں ک رہا تھا وہ جب تک اس کے امی ابو اسے یہ نہیں کہہ رہے تھے امی ابو سے کہتے ہیں بیٹا کا لو بیٹا کھ لو فون ان کا جوا ڈاؤن ہو گیا تھا کہہا کارٹون دیکھنا ہے تو بہت زیادہ ضد کرنے لگا پھر میں نے اپنا فون دیا اسے تب اس نے کھانا کھایا تو میں نے سمجھایا میں نے کہا اپنے آپ اس کے والدین ہو آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے اپنی اولاد کا کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے وہ اتنا فون کے پیچھے پاگل ہے آپ کی وجہ صحی ہے وہ کہہتے ہیں ہاں نہیں دھیان دیں گے تو یہ چیز بھیغط ہے دیکھو بچوں کی ڈسپ مطلب کتنی ہے وہ اس کے لیے کتنا وہ ہو رہا تھا بتاؤنا
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں بچوں کو اتنا زیادہ نقصان کرتا ہے آنکھوں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اتنا زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے بچوں کو پہلی بار اس کے پیرنٹس سجتے نہیں ہیں ان کو سب کچھ نارمل لگتا ہے سب کچھ ایک دم آسان اور آرام سے لگتا ہے لیکن اب یہ یقین کرے کہ اس چیز کو تو بعد میں وہ کتنی زیادہ پروابلم کریئٹ ہو جاتی ہے بچے کے لیے تو بچے کے لیے ان کے بڑوں کے لیے بھی اس کے امی ابو کےے بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے جیسے ہم نے فرمایا کہ وہ کھانا نہیں کھانا بنا فون کے اگر آپ سوچے کہ وہ کہیں باہر گئے ہ کچھ کام ہو تو وہ تو کھانا ہی نہیں کھائے گا
ہاں بالکل بالکل نہیں کھائے گا وہ بسم اللہ نہیں کرے گاھانا نہیں کھائے گا اور یہ نہیں کرے گا تو اس کی ہیلتھ ہیلتھ ای سر آئے گا وہ سیدھا ہے
گول میں وہی فرماتی ہوں کہ آج کل کے بچوں پہ فون کا جو ہے
بہت زیادہ پروابلم بن چکی یہ بچوں کے لیکن بچوں کو نا فون دے دیتے ہیں گھر والے امی ان کی بعد میں ان پہ دھیان نہیں دے پاتی ہے
دیکھو یہ ویسے بھی کوئی ب چھوٹا مدا نہیں ہے یہ بہت بڑا مدا ہو چکا آج کل سم میں بچوں کو فون دینا بچوں کو دھیان کہیں رہتا نہیں ان کا چوبیس گھنٹے فون پر دھیان رہتا ہے اور ان فون کے ایمولے ڈسپلے ہے ان کی آنکھوں پ سیدھا اثر پڑتا ہے پھر ان کی آنکھیں ڑی ہو جاتی تی انہیں کم دکھتا ہے
بالکل اور چشمہ لگانا بچ جو کہ ایسڈ ویک ہونا چشمہ لگنا یہ سب نارمل ہو چکا ہے آپ کے ٹائم پہ
چشمہ لگنا نارمل ہو چکا ہے لینس لگنا نارمل ہو چکا ہے آپ دیکھ لو میں تو کہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ تھرٹی فائیو پرسینٹ ہنڈریڈ میں سے تھرٹی فائیو پرسینٹ لوگوں کو کوئی نہ کوئی آئی آئز کی پرابلم ہوتی ہی ہوتی ہے
جی پہلے ففٹی پلس والے لوگ چشمہ لگاتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں گے تو فائیو پلس والوں کو چشمہ لگ جاتا ہے جی وہ تو جو بندہ چھوٹا بچ اچھا ہے پانچ سال کا ہے چھ سال کا ہے اس کو بھی چشمہ لگ جاتا ہے تو
وہ کہتے ہیں نا پہلے کلاس میں ہوتے تھے تو کسی ایک آدھ بچے کی چشمہ لگا ہوا تھا تھا لیکن اگر آپ آج کل کلاس میں چلے آؤ تو آپ کو ہر دوسری لڑکی ہر دوسرا لڑکا یا پھر ہر کوئی بھی دیکھ لو آپ کو ہر دو تین لوگوں میں ایک دو لوگ چشمی والے مل جائیں گے
بالکل صحی فرما رہے ہیں آپ بالکل صحی فرمان رہے بہت برا حال فونوں نے بہت زیادہ بچوں کو ذرا بچے بگڑ گئے ہیں فونوں کے چکر میں وہ بنا فون کے رہتے ہی نہیں ہے بنا فون کے کھانا بھی نہیں کاتے اور اگر آپ مان تو وہ لوگ نہ کھیلتے ہیں نہ کچھ کودتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے وہ بس فون دیکھتے رہتے ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی شاریرک جو بھی گیم وغیرہ ہوتا ہے وہ سب کچھ بند ہی ہو گیا ہے آپس وہ اپنا فون دیک کے فون میں ہی مگن ہے اور فون میں ہی خوش ہے انہیں فونوں سے اتنی محبت ہو گی ہے کہ بس انہیں کچھ نہیں دکھتا آس پاس
چلیے دیکھیے میں بتاؤں یا لاسٹ میں تو یہ بچوں کو فون ہی چلانا چاہیے اور کھانے پینے میں اپنا جو بھی ہے سا پائی پہ دھیان دیں کھانا بناتے سمے چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا الحمد للہ اللہ حافظ
د خدا اللہ حاظ